ہلو ہلو
ہلو
ہاں سلمان جی بولیے ہوں اللام علیکم ہاں ہاں بتائیے کیا حال چال ہے
الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں آپ سنئیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی بچے سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
ہلو ہلو
بالکل سب ٹھیک ہے الہمد
ہوں ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے آج سوچا فرصت ملی ہے تو اب آرام سے بات کر لوں
ہوں آج کل تو سب لوگ جو ہے نا کام میں اتنا مصروف رہتے ہیں نا کہ بات بات کرنے کا ابھی وقت نہیں ملتا
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے اچھا بتائیے آج کھانے میں کیا بنا تھا
بیگم نے آج چکن کڑھائی بنائی تھی اور ساتھ میں تندوری روٹی اور سلاد بچے تو بہت خوش ہو گئے
ماشاء اللہ سن کر ہی بھوک لگ گئی ہمارے یہاں دال آلو گوبھی کی سبزی اور چاول بنتے تھے رات انڈے کی بھجی بن جائے گی
جی جی جی دال چاول کا بھی اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا سادہ کھانا صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے
ہوں ہوں بالکل بالکل ویسے آپ کو سب سے زیادہ کون سا کھانا پسند ہے
اس سے بریانی بہت پسند ہے خاص کر عید کے دن گھر کی بنی بریانی ہوتی ہے نا اس کا سواد ہی الگ ہوتا
صحیح کہا آپ نے مجھے بھی بریانی اور سیخ کباب بہت پسند ہے ساتھ میں رہاتا مل مزہ ہی آ جاتا
ہاں ہاں
اور میٹھے میں
شیر خورما اور سیوئیاں عید پر تو ان کے بنا مزہ ادھورا لگتا ہے
ہاں رمضان میں افطار کے سمے بھی جو ہے نا پھل کھجور پکوڑے فروٹ فروٹ چاٹ اور شربت کا الگ ہی آنند ہوتا ہے
بالکل ہاں بھائی رمضان کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرتا ہے
ہاں سب سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے نا کہ رشتے دار پڑوسی ایک دوسرے کے گھر میں کھانا پہتے ہیں
صحیح کہا آپ نے اس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے
ہوں ویسے آپ کے بھائی گھر میں سب سے اچھا کھانا کون بناتا ہے
امی کے ہاتھ کا کھانا آج بھی سب سے اچھا لگتا ہے چاہے سادارن دال ہی کیوں نہ ہو
اور اچھا اچھا اچھا ہے اس بار عید کی کیا تیاری چل رہی ہے
تیار ہیں بس کچھ خریداری باقی ہے بیگم کر رہی تھی کہ اس باہر گھر کی سجاوٹ بھی تھوڑی اچھی کریں گے
ہاں بہت بڑھیا ہے ہمارے یہاں بھی نئے کپڑے چل رہے ہیں
ہیلو ہیلو
ہلو
ہاں
تھوڑا سا گول آ گیا تھا نا
اچھا اچھا
ہوں ہاں تو وہی ہے سب رشتے دار بھی جو ہے نا ملنا جلنا بھی ہو جاتا ہے
ہوں ہاں آج کل لوگ موبائل پر ہی مبارکباد دے دیتے ہیں لیکن سامنے مل کر جو خوشی ملتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے
ہاں ہاں صحی کہنااب نے انسان کے جو ہے نا رشتے نبھانے چاہیے
بالکل اچھا جلیل بھائی جان اس بار بقرید پر کچھ خاص تیاری کرنے کا ارادہ ہے کیا
ابھی تو سوچ رہے ہیں کہ پہلے کھیتی باڑی کا کام تھوڑا سا سنبھال جائے اس کے بعد پھر آرام سے جو ہے نا تیاری کریں گے اس بار کھیتوں میں بھی جو ہے نا کافی کام چل رہا ہے
اچھا جلیل بھائی آپ نے کہا تھا اس بار کھیتوں میں کافی کام چل رہا ہے کیا کیا لگائے ہیں
بات چیت
ا
اچھا ہے سمجھے
آپ نے جو کہا نا
اس پر اس بار جو ہے نا دھان کی کھیتی لگتا ہے اچھا ہوگا مکا کا بھی جو ہے نا
جی
اور سبزیاں بھی اگے گا اگ رہا ہے
ماشاء اللہ اگر موسم ساتھ دے دے تو محنت کا اچھا پھل مل جاتا ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح کہنا اپ نے کھیتی میں جو ہے نا سب سے بڑی چیز ہے کہ سب اور کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کسان کو ہر حال میں جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے
صحی کہا اس بار بارش کیسی ہوئی آپ کے یہاں
ہاں
اس بار بارش کیسی ہوئی آپ کی یہاں
تھوڑی دیر ہوئی لیکن بعد میں جو ہے نا اچھی اچھی بارش ہو گئی فصل کا ابھی حالت جو ہے نا پہلے سے بہتر ہے
ہوں ہمارے گاؤں میں بھی کسان خوش ہیں پانی کی وجہ سے دھان کی فسل اچھی دکھ رہی ہے
ہوں ہوں اور ج ہاں سلمان بھائی لیکن کھاد اور بیج جو ہے نا کھاد اور بیج کا دام کافی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اسے لگتا ہے بڑھ گیا ہے
ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے محنت بھی زیادہ اور خرچ بھی زیادہ ہو گیا ہے
اور یہ بات بالکل صحیح ہے سمجھے محنت بھی زیادہ اور خرچہ بھی زیادہ ہو گیا ہے
ہوں ہوں ہوں
پھر بھی کیا کہ جی اللہ کا بھروسہ کر کے کام کرنا ہے محنت کابھی تو بیکار نہیں جاتا ہے نا
ہوں انشاء اللہ ویسے کھیت میں کام کرنے کون کون جاتا ہے
میں ابھی چھوٹا بھائی مل کر کام کرتے ہیں ضرورت پڑنے پر مزدور بھی بلا لیتے ہیں
بہت اچھا پریوار ساتھ ہوتا کام آسان ہو جاتا ہے
ایک دم ایک دم ایک دم بالکل بچے بھی جو ہے نا چھٹیوں میں کھیل دیکھنے جاتے رہتے ہیں انہیں بھی کھیتی کا جانکاری ہو جاتی ہے
یہ اچھی بات ہے نئی پیڑھی کو بھی کھیتی کی اہمیت پت ہونی چاہیے
ہوں صحیح کہا آج کل جو ہے نا کئی لوگ کھیتی چھوڑ کر شہر جا رہے ہے لیکن کھیت کھیتی بھی بہت عزت والا کام ہے
بالکل بالکل صحیح کہا کسان محنت کرتا ہے تبھی سب کے گھر تک اناج پہنچتا ہے
ہوں صی بات- ویسے اپنے- گھر کے پاس کوئی لگائی ہے، سبزی وبزی-
ہاں تھوڑی مرچ ٹماٹر دھنیا اور بیگن لگائے ہیں- گھر کی سبزی کا سواد ہی الگ ہوتا ہے-
بالکل -بالکل تازہ سبزی کھانے میں جو ہے نا اچھا لگتا ہے- خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے-
اور صحت بھی اچھا رہتا ہے-
ہاں جی ہاں ایک دم ویسے آپ کے امی کو- منگوانی کا بھی شوق ہے نا-
ہاں ہاں انہیں پھولوں کے پودے بہت پسند ہے گلاب چمیلیی اور گیندا لگائے ہیں-
اور مساءلہ گھر بھی سندر لگتا ہے ہما-
جی- جی صبح- صبح پودے کو پانی دینا انہیں بہت اچھا لگتا ہے-
ہ ہوں- اچھا یہ بتائیے-
ہوں
امید کے سنا ہے تو میرا لگتا ہے ہوگا گاؤں میں آپ کا-
ہوں ہمارے یہ- چھوٹا سا میلا لگتا ہے بچے جھولا جھولتے ہیں کھلونے لیتے ہیں اور لوگ آپس- ملتے جلتے رہتے ہیں-
ہاں
ہوں
ہمارے یہاں ہمیشہ ہی ہوتا ہے- عید کا ماحول جو ہے نا پورے گاؤں میں تو- خوشی بھر دیتا ہے-
اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر مبارک باد دیتے ہیں-
ایک دم ص ہی- بالکل صحیح ہے اس سے جو ہے نا رشتے مضبوط ہوتے ہیں-
ہوں اچھا جلیل بھائی جان اس بار سوچ رہا ہوں کہ عید کے بعد کچھ- دن کہیں گھومنے بھی چلا جائے-
ہوں ہ ہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے-
ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں- کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں پریوار کے ساتھ آرام سے سمے بتایا جا سکے-
ہوں بات چیت یہیں سے- ج نا
ہوں
سمپ کرتے ہیں آگے جاری رہے گی سمجھے جہاں گھومنے پھرنے-
ہاں
جانا ہوگا
ہوں-
اس کا پھر بات چیت کیا جائے گا-
ابھی تو سوچ رہا ہوں کہ پہلے گھر والوں سے مشورہ کر لو بچوں کی بھی چھٹیاں رہیں گی تو سب ساتھ- چلیں گے-
ہاں ایک دم ایک دم ساہ-